م ورح ارے کیا حال بھائی جان آپ ٹھیک ہیں ارے آپ اچھے سے اچھا جی بس کیا ہی بولوں تو دن تو نکل رہا ہے رہا نہیں ہاں وہی وہی ایک بہت ہی عمدہ شہر مجھ سے کہا گیا تھا کہ دن ہوتا ہے نہیں پتا نہیں کچھ ایسا ہی ابھی مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے وہ تو ان شاء اللہ میں آپ کو آگے جا کے بتا دوں گا وہ شہر وہ مجھے ایک بڑی ہاں وہی کچھ دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے ہاں دن دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے دن یوںی تمام ہوتا ہے ب بی ہے کچھ ایسا ہی میں نے سنا تھا وہ جی جی ابھی مجھے میں نے عمر یوی تو نہیں دن صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یی تمام ہوتی ہے زندگی یوی تمام ہوتی ہے جی جی جی اچھا عمر اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک آپ جو بھی ہے ایک ہی مطلب تو ہے ان دونوں چیزوں کا جی جی ہاں اب ہماری زندگی تو ایسی ہی بن گئی ہے آپ کچھ نہ کچھ تو بول دیجے بس اور بتا دیجیے آپ بول رہی ت تھے اپنے جو ہے ان بچوں کے بارے میں نادان بچوں کے بارے میں جن کے ماں باپ ان کو بچپنے سے نکال کر دنیا کی نوک جھوک اور دنیا کی کٹھور پن میں دھکیلنا چاہ چاہتے ہیں جی جی بتائیے بتائیے کیا بول رہے تھے آپ اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں اچھا جی جی اچھا صحیح صحیح بات ہے
بہت ضروری ایک ہنر ہے جو انسان کو آناگی میں کام آتا ہے اب دنیا کسی بھی کونے میں جائے یہ ہونا
ہمم ہمم جی ہاں ہاں وہ تو صحیح بات ہے وہ تو آپ نے بڑی بہترین ہاں بڑی ہی اہم بات کی آپ نے یہ تو اچھی بات کر رہے ہیں آپ جی صحیح اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سے سیکھ کر تو وہ بہت ہی دنیا کے تمام جی ممالک میں اپنا جو ہے نام روشن کریں گے جی جی آپ اتنی اچھی اسانی جو ان کی بنیں گی تو ہاں ہاں وہ تو کہ رہیں گے نا تو اس میں کیا ہے جی آپ کو ایک اتحاس گواہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ لیں گے کہ وراٹ کوہلی کے جو کوچ ہے یا رونالڈو کے جو کوچ ہے انہوں نے تو اس دنیا میں اتنا اپنا نام نہیں بنایا پر جن کو انہوں نے سکھایا تو وہ تو مطلب بہت ہی زیادہ اوپر چلے گئے جی تو اس استاد تو مطلب استاد ہی ہوتا ہے اوپر سے استاانی آپ جیسی استانی او ہوو ہو وہ تو کا تو جی جی ہاں
سن کے چلیے شکریہ آپ نے بہت اچھی باتیں کرتے
جی اچھا ہاں آپ میں بہت ہی وشواس آ گیا ہوگا ہاں ارے وہ تو ٹپک گئے جی جی ہاں وہ تو میرے بھائی جان ٹپک گئے جی جی جی ہاں
ہاں
ارے کیا ہی بتاؤں میں نے چلیے میں آپ کو اپنے دن کا جو ہے حال بتا دیتا ہوں ہاں جی جی وہی تو کیا ہوا کہ جب میں صبح پہلے نیند سے اٹھا تو جی آج عائشہ کا جو ہے پیرنٹ ٹیچر میٹ ہونے والی تھی تو اسی سلسلے میں کیا ہوا کہ کہ انہوں نے مجھے بولا کہ میرے ساتھ آؤ اب میں اٹھ گیا تو مطلب میرے ساتھ مما کو نہیں آنے دینا بابا کو نہیں آنے دینا جی جی وہ ٹیچرس کا جو خوف ہوتا ہے نا اسی وجہ سے کہ وہ کچھ بھی بول دے گی تو اس ماما بابا نے ا ہی نہیں کہاں نہیں وہی نا انہ کہا ہمارا ماما بابا نے تو انہ نے کہا نہیں ہمیں جانا ہے جاؤ تم تک تو ٹھیک ہے میں عائشہ کابھی جو ہے موڈ خراب ہو گیا تو پھنس گئے اب تڑپنا کیا جی جی ہاں تو اب وہ تو چلے گئے وہاں کے ساتھ تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو بہت پوچھنے کی کوشش کی عائشہ کہ وہاں کیا ہوا وہاں کون کون ملا مطلب اس نے تو مطلب مجھے بولنا گوارا نہیں سمجھا کہا کہ آپ کو کیوں جانا ہے اس کو لگا کے نا نہیں مجھے لگا کچھ ہوا ہوگا بولا ہوگا کچھ میم ویم نے کہ ایسی شرارتیں کر ویسی شرارتیں ارے بولا ہی نہیں اس نے میں مجھے خود نہیں پتا وہ تو مجھے پتاہ ہی عایشہ کی شرارتوں کی لسٹ دی گئی ہوگی کیونک نہیں نہیں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا مجھے بھی رہی تھی مگر مجھے پتا ہے کہ شرارتوں کا جو لسٹ ہے دیا گیا ہوگا کیونکہ عائشہ بہت ہی زیادہ اسکول میں مانی جاتی ہے شرارتوں کے لیے اس کو جو ہے اسکول کے لے کے چپراسی سے لے کر اسکول کے جو ہے اونر تک اس کو جانتے ہیں پرسو پت کیا ہوا تھا تو پچھلی بار یہ ہوا تھا کہ پچھلی بار ہم گئے تھے کہاں پر آفس میں مجھے اس کو ہاف ڈے کے لیے لینا تھا عائشہ کو تو اب میں نے آفس میں کہا تو اس کے نام ہم لکھ پہلے سلپ دینی ہوتی ہے تو پھر اس کےپ اوپڑ لیتے اب اس کو دکھانا پڑتا ہےہلے اسٹوڈٹ جیسے اس نے دکھا عشہ آپ ارے اس کو لے جاؤ جلدی مہربانی کر کے اس نے ہمیں تفریق اٹھایا یہاں پر کوئی بھی لڑکی کو کچھ بھی کام ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے سر اس کو یہ کام ہے اس کو یہ کرنا ہے اس کو یہ کام کرواؤ سر اس کو الٹی آ رہی ہے تو اس کو ڈاکٹر بس لے جاؤ سر اس کو آج لیو پہ جانا ہے اس کے گھر پہ باپ کو فون کرو سر ہر کسی کو ہی ساتھ ہوتی ہے گیٹ کیپر کہتے ہیں ارے میں تنگ آ گیا بیٹا اس کو گھر لے جاؤ میرے پاس اب اتنی صورت نہیں رہی ہے اس کو سنبھالنے کی ہر کسی کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ اب تو مجھے اس کا ہاں یاد رہ گئی اس کی شکل تو اب ہم آگے چل رہے ہیں تو دوسرے دن مجھے رزلٹ آنا تھا تو اب میں چل رہا ہوں کوریڈور سے تو وہ آنٹی بھی اس کو سلام کر رہی ہے یہ آنٹی بھی اس کو سلام کر رہی ہے وہ انکل بھی اس کو سلام کر رہے وہ بھی اس کو خھر پاٹ پوچھ رہے یہ کیا ہو رہا ہے کینٹین اکل دب دھبا اس نے بنا کے رکھا ہے پھر میں دیکھ رہا ہوں اس دن ٹینتھ کی کچھ لڑکی ان کا نمبر اس نے لایا ہے وہ جب تب یہ فورتھ کن تھرڈ کن فورتھ میں تھی کہ ٹینتھ کی لڑکیوں سے گھر پہ میرے فون سے بات کرتی تھی ہاں آپ ٹھیک ہو آپ نے کیا کپڑے لائے وہ یہ تو میں کہتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے ارے ایسی ہی باتیں کرتی تیں ان کے ساتھ مطلب ٹینتھ کی لڑکیوں کے ساتھ جب تو تھرڈ میں یا سیکنڈ تھرڈ میں شہ تھی ت وہ ان کے تب ایسے وہ کر رہی تھی تب وہ گنڈا وہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا وہی کہہ رہا ہوں نا وہ مطلب ہاں وہی بات وہی تو بات ہے نا اب تو اسی لیے پھر کیا ہوا کہ ایک بار یہی تو ایک بار کیا ہوا کہ کہ ایک بار پچھلی بار جب ہم پی ٹی ایم میں گئے تھے پچھلے سال تو اس کی میم نے ہمیں شکایت کی کہ اس نے ایک لڑکی کو آنکھ میں پینسل مارا ب اس سے پوچھا کہ وہ کیاہ رہی ہے اس کو کہ اس نے مجھے تنگ کیا تو مجھے دکھ میں نے اس کو مجھے شرارا چڑھا تو اس کے مطلب اس کی آنکھ بال بال بچ گئی تھی تو پھر اب تب سے تو اس کا بابا آج تک پی ٹی ایم میں نہیں گیا اب جو ہے اب مطلب اس کی میمس ویمس آتی ہیں نا دکان پہ بھی کبھی تو شاید ان میں سے کسی ج نے بولا وہ بہت شرارتی کرتی ہے وہ بہت یہ نوٹی ہو گئی ہے تب وہ سیدھا اسکول چلا گیا اس کے پاس آج دیکھ دنے کہ اب کیا بولیں گے اب پت نہیں وہاں کیا بولا ہوگا انہوں نے مگر عائشہ کہہ رہی تھی کہ ہاں ارے میں نے کہا میں تب ہی نہیں نا گھر پہ میں تب دکان کے لیے نکل چکا تھا نا وہ میں ان سے پہل ہی وہ ا اس اسکول کے لیے نکلے ہی نہیں تھے کہ ہاں وہ آئے نا میں ت اب گھر پہ نہیں تھا نا مگر ہوں ہاں وہی میں گھر پہ تھا ہی نہیں نا مگر میں دکان پہ تھا اس کو بابا چلا گیا تھا ن وہاں میں دکان پہ تھا تب تک جی اس وجہ سے تو پھر میں نے عائشہ سے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ مطلب مطلب کیا ہوا تھا کہ وہ ٹیچر ملا تھا لیب ٹیچر نے اس کو بولا تھا کچھ کے بارے میں ہاں تو اس نے کیا بولا اس نے کیا بولا تو پھر اس نے کہا کہ نہیں لیب ٹیچر تو نہیں ملا پر اس سے ایک خطرناک میم مل گئی پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا بولا اس نے کہا آپ کو کیا کرنا ہے جان کے چھوڑو مط ت جانو آپ کا جاننا بہتر نہیں ہے کچھ پتا نہیں ایسے اب میں کل اس سے تھوڑا وہ ج چاکلیٹ واکلیٹ کچھ مانچ واچ لاؤں گا اس کو تھوڑا کھلا کے پھر تھوڑا اگلواؤں گا تو ہو زیف تو گھر پہ تھا نا پر یہ کہاں ہے یہ اس کو اپنا فون سے جب فرصت ملے تب یہ دیکھیے کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے اس کو کہاں وہ چیزیں اس کو وہ چیزیں نہیں اس کا اس کو وہ چیزیں نہیں ہے یہ تو یہ تو بس ایسے ہی رہتا ہے کہ ہماری ورنہ کیا یہی چیز تو ہو اس سے میں نے بہت مطلب مجھے لگتا ہے میں نے دکان سے اس کو پرچا دیا تھا ایک اصلی میں تو اسی پرچے پہ میں نے اس کو پوچھنے کی کوشش کی پر اس نے بولا ہی نہیں کچھ بہت اگلوانے کی کوشش کی تین چار بار بولا کہ کیا ہوا بتاؤ نا کیا ہوا کیا ارے اس کو نہیں عائشہ کو میں پرچے دے رہا تھا جی جی اما جی کے فون پہ ہاں ہاں ہاں تو اسی کو میں نے پوچھا تھا ڈائریکٹلی سیدھا اسی کو پوچھا تو اس کو تو مطلب پتا ہی نہیں تھا نا اس معاملے میں مطلب اس نے بولنا ہی نہیں مجھ نے کہا کہ آپ کو کیوں جاننا ہے تو اسی لیے یہی یہی ہوا س ہاں تو یہی ہوا تھا کہ اب وہ جو صبح ہو نکلے وہاں پر تو اس کے بعد جو ہے ارے آج نہیں آج نہیں آج نہیں کل کل کل کل کیونکہ کل میرا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ایک میچ ہے نا اس کی
گرمی کی ہمت نہیں ہے
ہاں وہی نہ وہی بہت بہت زیادہ اس وقت گرمی ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو مطلب کیا ہی بولوں میں وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ اب صبح میں نکلا نا دس گیارہ بجے دکان پہ تو میں دکان کو تھوڑا ٹھیک بھی کر رہا تھا پھر میں کیا کیا تو میں پھر دوپہر کو وہاں حزیر تو پھر گھر کو میں نے چھوڑ دیا تھا تو پھر وہ بارہ سے مطلب دو ڈھائی بجے پھر دکان پہ واپ تھا جب تک میں کھانا کانے آیا تھا تو پھر کھانا کھے کے بع پانچ بجے میں اس کو پھر سے چھوڑ دیا تو پھر وہ کپڑے اس کو کچھ دھونے تھے اپنے اسی میں میں نے اس کو کہا تھا کہ میرے کپڑے بھی دھونا ایک دو ٹی شرٹس یونیفارم ملی کل کے میچ کی وہ بھی اس نے ایسے ہی رکھی تھی وہ بھی نہیں دھوئی تھی تو پھر کیا کیا میں نے کہ اب میں نے جو ہے ابھی جو میں وہاں سے آئی ہے نا وہی میں اب جو میں وہیں سے آیا نا واپس گھر ساڑھے دس بجے گھر پہنچا تو میں سیدھا گیا پہلے وہی سے پہلے کپڑے دھوئے میں نے تو کپڑے دھونے کے بع ابھی بیچ میں تھوڑا دس منٹ کے لیے باپا کھیا تھا تو پھر سے چلا گیا میں کپڑے دھونے اب ابھی میں ساھے بارہ بجے لگتا ہاں ساڈے بارہ بجے میں وہی سے آیا ارے اب کیا کروں گا آمما جان جو تھوڑی بیمار ہے نا وہی دھو دیتی تھی جی ضرور ضرور لکھا جائے گا لڑکی ڈھونڈتے تو آپ ہاں آپ شروعات کر دیجے میری آپ کو پوری اجازت اب لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیجیے ہاں جو بھی
تمہاری ماسی سے میری پاس وہ بات ہوئی تھی وہ تو میری شادی
اچھا ٹھیک ٹھیک
کے پیتا ہی آئے گا تو تمہاری شادی کریں گے میں نے کہ تمہیں اگر
ہاں ہاں بولیے ہاں تیار ہے یہ ارے آپ تیار رہیے آپ ہاں تو ہمارا جو ہے وقت اس وق تو اختتام ہوتا ہے اختتام ہوتا ہے ہمارا وقت تو آپ جی جی جی وقت کم ہوتا ہے تو انشاء اللہ آگے بھی بات ہے ہو ترنگی پٹ اللہ
جی جی ہگا